السلام علیکم
وعلیکم السلام جی خیریت
جی اچھی سے آپ ٹھیک ہے
جی اللہ کا شکر ہے اور اور
بس ہاں ہاں سب ٹھیک ہیں
نیک نیک ٹھیک ہے
ہوں
نیک پین ٹھیک ہیں
ہاں تھوڈی سی فرق ہے
اچھا چلیے اللہ تعالی آپ کو شفاء عطا فرمایں
ہوں
اور ہاں منڈی میں جو ہے تھے ابھی تو منڈی میں ہی ہے بارش ہو رہی ہے
پھر سے وہاں کیوں بارش ہوتی ہے میں نے کہا وہاں کیوں اتنی بارش ہوتی ہے
اتنی کہاں ہو رہی ہے کل تو اتنی زیادہ گرمی تھی اتنی زیادہ گرمی تھی اتنی زیادہ گرمی تھی
پھر اسی وجہ سے ہیمیڈٹی کی وجہ سے ہو رہی ہے بارش
ہیلو
میں نے کہا پھر ہیمیڈیٹی کی وجہ سے ہی ہے
ہاں تو ہم جو ہے کل دعا بہت کیے ہے اللہ تعالی بارش کر دیجیے بہت پریشانی ہے کل ایسا لگ رہا تھا ہماری طبعت خراب ہو جائے گی عشاء کی نماز ہم پڑھ کے آئے ہیں ہم نے نہایا سم تھنگ آدھے گھنٹے پانی کے نیچے بیٹھے تھے
لیکن آج اتنی گرمی نہیں ہے مطلب یہاں آج اتنی سمر میں گرمی نہیں ہے
ہوں نہیں یہاں تو گرمی ہے
نہیں کیونکہ میں آپ کو بولتی تھی نا کہ مطلب مجھے سسرال میں زیادہ گرمی لگتی ہے
ہاں ہاں
نہیں آج یہاں بھی گرمی نہیں ہے مجھے لگتا ہے یا تو گرمی میں کمی ہے یا تو جو ہم نے یہاں بھی وہ اوپر چھت بنایا نا
ہاں ہاں
مطلب ہمیں چھت نہیں تھی ہمیں خالی سلیب تھی اوپر مطلب جو سیکنڈ فلور ہے اس کے اوپر چھت نہیں تھی پھر
اچھا اچھا
کچھ ٹائم پہلے ہم نے یہاں بھی چھت بنائی یا تو اس وجہ سے کم ہوئی ہے
نہیں اس کی اسی کی وجہ سے اسی کی وجہ سے ٹیمپریچر مینٹین ہوا ہوگا
نہیں پھر بھی مجھے ایسے بھی زیادہ گرمی نہیں لگتی آج
ہوں
ہاں
تو وہی ہم نے کہا ابھی اگر اس کے کال کریں گے منڈی میں جو ہے ضائع ہو جائے ضائع ہو جائے گا
اچھا آپ ہی نے آپ ہی نے جو کہا کال کیجئے
نہیں نہیں ابھی تو ہم فری ہو گئے ادھر آ گئے اپنے شاپ پہ
اچھا اچھا
کیونکہ منڈی میں ہماری دکان چھوڑ کے دیکھیے کہنا ہے کیا آپ کہیں گے اپنے مست تعریف کر رہے ہو ہماری دکان چھوڑ کے پوری منڈی میں کوئی ایسی دکان ہے جس پہ گالی نہ چلتی ہو
اچھا
ہماری دکان پہ نہ ہم لوگ دیں نہ ہمارے لیبر دیں نہ ہمارا منشی دے اور نہ کسی کسٹمر کی ہمت پڑتی ہمارے سامنے گالی دیے دیں
نہیں صحیح ہے نا یہ کیا مطلب ہے غلط ہوتا ہے یہ
باقی باقی ہماری منڈی میں کوئی ایسا نہیں ہے اور سب مسلمانوں کی منڈی ہے سب ایسا نہیں ہے کہ نان مسلم ہیں سب مسلمانوں کی منڈی ہے لیکن بغیر گالی کی بات نہیں کرتے آپ سمجھ لیجیے دو گھنٹے لوگ منڈی میں بیٹھتے ہیں اللہ تعالی ہم لوگوں کا جو کام ہے وہ اتنا اچھا سٹ کیے ہو ہے کہ دو گھنٹے میں ہمارا مال بک جاتا ہے اور چلے جاتے ہیں دو گھنٹے بیٹھ کے کم سے کم ڈیلی ایک ہزار گالی سنتی سننی پڑتی ہے دوسرے کے زبردستی
جیس سے
ہوں
وہاں نا آپ کی منڈی میں سموسے ملتے ہیں
آاں
وہ مجھے بہت پسند ہے مطلب میں نے زندگی بھر مطلب میں نے زندگی بھر کبھی بھی مطلب پوری لائف میں میں نے سموسہ نہیں کھایا ہوگا
اب آپ آپ کیا کہتے ہیں اس کو اور جھ کہیں کھائیسی اس کییادہ تعریف کریں گے ورنہ آ کو ہمارا تو کوئی ویسےہلے سے تعلق نہیں تھا ورنہ بہت اچھے اچھے سموسے یہاں ملتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کو تو ہم لوگ صح بتایاوں اس کے یہ ہم کو سوسہ کھائے ہوئے ہو گیا ہو گے پانچ چھ سال ہو گیا ہو
نہیں میں نہیں کھاتی ہوں کبھی بھی چاہے کوئی بھی سموسہ ہو مطلب یہاں تو اتنا آتے تھ دیکھا مطلب یہاں کھانا کتنا اچھا ملتا ہے ہر جگہ یہاں تو ملتا ہے چکن سموسا پتا نہیں کیا کیا بہت کچھ لیکن میں نے سموسا میں نے بھی نہیں کایا ہوا کی مجھے پس بھی نہیں ہے سموسا یہاں کا لیکن وہاں میں نے ایک بار کھایا
ہوں بہت ٹیسٹ لگا ہوگا اور پھر اس کے ساتھ وہ چٹنی وغیرہ دیتے ہیں
ہاں ہاں وہی چٹنی وج چٹنی کی وجہ سے مجھے اس میں ٹیسٹ آیا
ہاں ہاں تو ہوتا ہے جیسے نیا نیا ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان کو لگتا ہے ایسا رویہ ہے ہ یہ سیٹ پہچ ج گاڑی کا کام کاش ہوا ہلو
میں نے کہاں جو وہ گول گپے ملتے ہیں نا
ہاں
وہ بھی کچھ الگ ہے مطلب جیسے یہاں ملتا ہے یہاں گول گا پہ ملتے ہیں لیکن سوکھے چنے کے ساتھ سوکھے چنا سوکھا آلو
ہوں
وہاں ہوتا ہے کچھ پتا نہیں
یہاں سے ہو کے چنے نہیں ہوتے یہاں جو چھوے چھولا بول رہ ہے نا رول میں وہ چھولے ہوتے ہیں کہیں کہیں کہیں وہ آلو کی چاٹ ہوتی ہے مطلب آلو کو کرش کر کے اس کو بناتے ہیں چاٹ وغیرہ
ج
کرتا ہیں ہوں
لیکن گول گپی تو وہاں مطلب اگر دس روپے کے بل آئیں گے بہت ملتے ہیں وہاں تو مجھے لگتا ہے دس کے دس ملتے تھے تب
ہوں
یہاں دس کے تین کی چار ایسا ہی
نہیں اب یہاں بھی ہو گیا تھاس کہ کوئی کوئی شاپ پہ چار ملتا ہے کسی کسی شاپ پہ مطلب جیسے کہتے ہیں ن جس کی اچھی شاپ ہے اس پہ چار ملے گا اور جس کی جو ہے شاپ تھوڑی سی مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ اچھی نہیں ہے اس کے ہاں ملے گا دس کے آٹھ بھی مل جائیں گے چھ بھی مل جائیں گے
ہوں
ہمارے یہاں ایک ایک شاپ ہے الہ آباد میں شہر میں
ہ
الہ آباد میں شہر میں ایک شاپ ہے
ر ج
اس کا نام ہے مہارانی سائق آپ ڈالیں گے یہ اس پہ آ جائے گا گوگل پہ تو اس شاپ کی یہ گول گپے بہت اچھے ہوتے ہیں بہت زیادہ اچھے مطلب اگر ہم الہ آباد جائیں گے اور ہمارے پاس وقت ہوگا تو ہم ضرور کھا کے آتے ہیں اس کا
ہ س اچھی بات ہے
ایک ایک وہ شاپ ہے ایک ہے پنڈت جی چارٹ کارنر اس کی بھی جو ہے ورلڈ کپ پہ بہت اچھی ہوتی ہے ج
اچھا
آپ کیا دہی بھلے چلتے ہیں
ہ
دہی بھلے
ہاں ہاں وہ مجھے پسند نہیں ہے
تب اچھا نہیں بنتا ہوگ ایسے پسند نہیں ہوگا
نہیں یہاں تو سب کھاتے ہیں اور بہت اچھے سے کھاتے ہیں مطلب مہنگے بھی ملتے یہ مجھے پسند نہیں ہے مجھے پسند ہے میں کھاؤں گی
ہ یہ بھیھگر آ صبح فائدے رکھے ہیں
ہاں
ہوں ہلو
میں کہہ رہی ہوں سب کھاتے ہیں اور بہت اچھے سے کھاتے ہیں مطلب بہت مزے سے میں نہیں کھاتی ہوں کیونکہ اس میں وہ کچھ میٹھا وہ ڈالتے ہیں نا اس وجہ سے مجھے وہ پسند نہیں ہےیا
اچھا پھر آپ کو نمکین پسند ہوگا ہمارے یہاں دونوں ملتا ہے دونوں ملتا نہیں ملتا صرف مٹھائی ہے گھر پہ بنتا ہے نمکین میں
گھر پہ
ہوں
اچھا
ہمارے گھر میں گھر توہ بنے گا ایک ہفتے دس دن میں ضرور ایک بار بن جاتا ہے
جیسے وہ کلیم کے گھر پہ سب کچھ نہیں بنتا تھا
ہوں ہوں
وہ بولتا تھا نا کہ ہمارے گھر میں اس کی مشین بھی ہے اس
نہیں اس اس کے لیے تو مشین ضرورت نہیں پڑتی ہے اس کے لیے جیسے نارمل کانا بنتا ہے ویسے ہی بنتا ہے بس اس میں ایک ایک ہاں
مطلب وہ کہتا تھا
ہوں نہیں یہ دہی دہی بھلے اور یہ ساری چیزیں نا ہمارے یہاں جیسے کہتے ہیں نا کھانے کا حصہ ہیں ہمارے یہاں کوئی فنکشن وغیرہ ہوتا ہے تو اس میں ضرور آتے ہے ہیلو
جو پرسو آیے تھے نا یہاں سب ہم نے شف سافٹ کیا وہاں آئے تھے نا وہ باہر کے ہاں وہ وہ
لکھ لو لکھ لو ہم کو اس پہ نہیں آئے گا اس پہ نہیں آئے گا ستر اکیاسی پچاسی
کہہ رہے تھے ایسی ہی شادی پہ کچھ بات ہوئی
ہوں کلو
وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں پچاس ہزار میں پورے محلے کی دعوت ہوتی ہے اور سب کو ایک ساتھ کھانا دیتے تھے پھر بابا نے ان کو بولا کہ مطلب یہاں جو مطلب نارمل سے نارمل ہوگی نا مطلب جن کے پاس نا کچھ نہیں ہوگا ان کو دس پندرہ لاکھ کھانے کا خرچہ ہوتا ہے
ہوں
اس نے کہا پھر تو یہاں کچھ اسپیشل بنتا ہوگا
ہاں ہم نے بلاگس میں دیکھا ہے کشمیریوں کی شادی
نہیں وہ ک مطلب کھانے پینے میں مجھے لگتا ہے کہ سب سے آگے کشمیری ہے
ہوں نہیں وجہ جانتے ہیں کیا ہے آپ کے یہاں میں نے میں نے سنا ہے کہ آپ کے یہاں جتنا کھانے کی کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ دیا جاتا ہے کہ آپ جو کا لو کھا لو ورنہ شاپ شاپر میں لے کے جاؤ گھر
ہاں ہاں
چیز یہ دوسری چیز گوشت کے سارے آئٹمس بنتے ہیں آپ کے یہاں
ہ
گوشت کا سارا آئٹم آپ کے یہاں بنتا ہے تو اس میں تو اس میں کوئی ایک ایک گوشت ہوتا نا اس میں کئی طرح کا سامان بنتا ہے جیسے رستہ آپ نے بتایا ہے اور وازوان پتہ نہیں کیا کیا بنتا ہوگا مجھے تو پتا بھی نہیں ہے
مواضوان تو پورے اس کا نام ہے مطلب
مورے ہاں سات آٹھ طرح کی جو چیز ہوتے ہیں اس تو ہم آپ کو بتائیں وہ کس حساب سے کہہ رہے تھے پچاس ہزار خرچ ہوتا ہے پورے محلے شادی مطلب ہو جائے گا دعوت وہاں جو چلتا ہے مہاراشٹر میں وہاں نکاح ہونے کے بعد سارے جو آتے مہمان ان کو چھوٹی سی پیالی جانتی ہیں باؤول
ہاں ہاں
چھوٹے باؤل میں دو پیسز گوشت کے تھوڑے سے شوربہ وہ دیتے ہیں اور جیسے روٹی رو ہوتی ہے یہ نان ہوتی ہے نا روٹی
ہاں ہاں
وہ روٹی تھوڑی سی اس پہ کیا کہتے ہیں بن ہوتا ہے بن جانتی ہیں بند آپ کو کیسے بتائیں پزا کا بیس ہوتا ہے
ہاں ہاں آیا سمجھ
ہاں اس ٹائپ کا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں وہاں پہ خلیے کہتے ہیں کو نان کہتے ہیں نان خلییہ نان ہے اس کا وہ جو بنتا ہے
ہوں
ایک یا دو روٹی دیتے ہیں اور ایک پیارا گوشت ایک آدمی کو بس آپ وہیھ کھا لو وہی کھا کے اٹھ جاؤ کچھ اور ڈیمانڈ نہیں کرو اب اتنے میں تو پچاس ہزار تو خرچ ہونا نارمل ہے ہم کہتے ہیں اور بھی کم ہو سکتا ہے لیکن جو ہمارے یہاں ہمارے یہاں ہوتا ہے اس میں پرسن آپ مان کے چلیے تین سو روپے ہم لوگ لے کے چلتے ہیں جیسے گوشت کھلاتے ہیں اگر صرف گوشت جیسے اگر کوئی صرف گوشت اور پلاؤ روٹی کھلا رہا ہے
اچھا ایک منٹ روپے میں کرتی ہوں واپس کو
ٹھیک ہے ٹھیک ہے چ